ہلو
السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام
اور سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ بتاؤ
بس بڑے گ بس بقرید کا گوشت کھانے میں لگے ہوئے
اچھا جی بڑھیا اور بتؤ کیا ہو رہا ہے کیسے چل رہا ہے سب سب کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے یار ممی اپنے ہاسپٹل میں ہیں جن کے بس علاج میں لگے ہوئے ہیں آج کل
اچھا اچھا باقی اور آگے کیا ڈریم ہے کرنے کا کیسے کیا بچے وغیرہ کچھ بتا ہوا ہے یار
بھائی بچوں کی توھوکھہ نہیں ستے بس یہ ہے کہ کام دھندہ لگا ہوا ہے کام دھندہ چلتا رہے گا تو بچے بھی اپنے آپ پل جائیں گے
اس ٹائم میں چلتا ہوں مہنگائی کی د کچھ کہنا چاہو گے کچھ بتانا چاہو گے
مہنگائی تو بھائی اتنی ہے کہ پوچھو مت کبھی تو اسکول والے کہتے ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ اور کچھ جو کچھ بچتا ہے وہ ٹیوشن والے چوبی
ہوں تو یہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے چ مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گئی سب کچھ بہت زیادہ دق آنے والے فیوچر میں سوچا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیسے کیا ہوگا
بھائی بس محنت ہم تو یہی کہیں گے محنت برقرار رکھو اوپر والا راستہ ضرور نکلے گا
بالکل بالکل اللہ تعالی راستہ ضرورات ہے اور اچھی بات اور اپنے باتیں ہو کیسے کیا کرتے ہو کہاں تک پڑھائی کری سب کچھ بتاؤ کچھ تھوڑا بہت بتاؤ
بھائی دسویں گیارہویں کر رکھی ہے اور بھیا ہے
اور دلی میں اچھا دلی میں کہاں رہ تو آپ دلی میں کہاں رہتے ہو آپ
دللی میں رہتا ہوں میں جامع مسجد
چ چت اور جاب کرتے ہو کوئی سا یا آپ اپنا ایے ہی گھر میں گھومتے ہو یا کچھ کام کرتے ہو
نہیں نہیں جاب کرتا ہوں بھائی
جو کر دو پارٹ ٹائم میں کرتا جواں
ہوں ہ
صحیح ہے کیا کرتے ہو جاب میں
اور ڈرائیونگ
ڈرائیوگ کرتے مطلب گاڑ آٹو رکشا چلات رائٹ
ہاں
اچھا تو اور بتاؤ اور آپ کی کیا حال ہیں سب بڑھیا گھر پہ منہ جا رہی ہے یہ بچے آپ کے ماتا پتا کیسے ہیں آپ بتائیے ان کے بارے میں کیا حال ہے وہ کہاں رہتے تھے کون سی جگہ کے تھے کون سے گاؤں کے تھے بتائیے
ہمارے ماں باپ جو ہیں رہنے والے بجنور سائڈ کے ہیں
تقریبا کافی سالوں سے دلی میں
اچھا
کیونکہ ہمارے بڑے پاپا جو تھے نا وہ دلی میں رہتے تھے انہوں نے سب کو دھیرے دھیرے دھیرے
ہ ہ اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ دلی یہ ہوا اچھی ہے یا گاؤں کی ہوا اچھی ہے
گاؤں گ اچ
گاؤں کےاں تو دلی میں آپ کس وجہ سے دلی میں آئے تھے تو اس کے بارے میں بتائیے دللی میں کیا اچھی فیسلٹی ہے کھانے پینے کا
میری میری پیدائش تو دلی میں ہی ہوئی ہے لیکن میرے ماں باپ جو آئے تھے دلی میں کام کام کے سلسلے میں آئے گا
اچھا تو آپ کے ماں باپ کون سے گاؤں کے رہنے والے تھے کتنے پریوار میں آپ کے لوگ بتائیے مچھ
بجنور کے رہنے والے ہیں اور ہمارا گھر پریوار کافی بہت بڑا تھا
اچھا
چچا ہمارے چار چار تایا ہیں اور دو چچا ہیں ایک ہمارے پاپا ہیں
چار تائیں آپ کی کیا کرتی ہیں چار ت ہے کہ آپ کا نام کیا ہےتا ا کے بتائیے کچھ
ایک کا نام مختیار ایک کا نام اشتیاق ایک نام
اچھا کیا کیا کرتے ہیں آپ ایک ایک کر کے بتائیے ان کے بارے میں کیا کیسے کہاں رہتے ہیں کیا کام کرتے ہیں ہمیں بتائیے کچھ
ہمارے تایا جو ہیں اشتیاق وہ ریڈیو کا کام کرتے تھے دلی کے اندر
اچھا
ہاں
مطلب ریڈیو کا ہم کافی ٹائم پر آنا تھا ج جیسے نائنٹی نائنٹی نائنٹین میں
اس سے بھی پہلے مطلب وہی سب سے پہلے گاؤں گاؤں سے دی آئے تھے
اچھا اچھا اور دوسرے کیا کرتے ہیں آپ ہاں
دوسرے تو ہے ہمارا جو کپڑوں کے اندر موتی پروونوں کا کام ہوتا ہے نا
اچھا اچھا زری کا کڑھائی کا کام کرتے ہیں
جے وہی ہمارے پاپا بھی کرتے تھے
اور آپ اس ٹائم پہ آپ کے پاپا ہیں چلو اچھی بات اور آپ کی پھوپھو تایا چاچی سب کیسی ہیں دلی میں رہتے
سب نہیں صرف ایک ایک پپو ہماری گاؤں میں بھی آی ہوئی ہیں باقی سب دلی میں بھی آئی ہوی ہیں
تو ایسا کیوں ان کو گاؤں میں اچھا لگتا ہے یا وہ دلی آنا نہیں
انیں ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی الا
اچھا اس کی وجہ سے وہ گاؤں میں رہتے ہیں
ہوں
اچھا اور آپ کے پریوار میں چاچا وغیرہ ہیں آپ کے
وہاںچا جائیں
اچھا وہ کیا کرتے
ہمارے چ مال مٹیریل کا کام کرتے ہیں جو بلڈنگیں بنتی ہیں نا
یس یس مطلب سافٹ وئر انجینئر بائک
نہیں نہیں نہیں جیسے سیمٹ بدر پور س ہاں سیمٹ ہے بدر پور ہے اس کو اس کو سپلائی کرا ہوگا
آپ کے بچے ہوں گے پڑھ رہے ہیں اسکول میں یا ٹیوشن وغیرہ کالج وغیرہ کچھ
میرے میری بیٹی ہے ایک ہی پانچ سال کی وہ اسکول جاتی ہے وہ پہلی کلاس میں اب گئی ہے پہلے وہ نرسری میں تھی پھر کے جیو میں تھی
ہ ہ ہ سی اور آ رشتے داری میں آپ کے چاچے کے بچے ماما کے ماما کیا کرتے ہیں آپ کے ماما ہیں
ہاں ہیں ماما
کیا کرتا ہوں کہا بتائیں امی کی بات
مجفر نگار کے ٹاپ بدماشوں میں سے ہے ہمارے ماما
اچھا آپ کے ماما بدمعاش ہیں اچھی بات ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے مہنگائی کا دور بڑھ رہا ہے دو ہزار چھبیس میں اتنی تو آپ نے کیا ڈریم سوچا ہے کہ آگے میں اتنا سکسیسفل ہوں کہ میں آگے اپنا کریئر سنبھال سکوں اپنے بچوں کو سنھالوں سکوں کیا سوچ کیا کچھ بتائیے
ایسا تو ابھی کچھ سوچا نہیں فلحال لیکن سوچیں گے آپ کے کہنے سے
اچھا ابھی کچھ نہیں سوچا مطلب اپ ابھی جو کر پڑھتے ہیں اس میں ابھی خوش ہیں آپ اپنے اپنے بڑ بچوں کے ہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے کی سوچا
بچوں کی پڑھائی کے لے سوچا ہے کہ چاہے مجھے کتنا ہی محنت کرنے پڑے لیکن بچوں میں اچھی ایجوکیشن اچھی دوں گا
بالکل بالکل یہی سب کے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن دینا چاہیے ہ
ہم تو ہم تو پڑھے نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پڑھے
بالکل بالکل اور آپ کے ماما مامی جو ہے مامی ہاؤس وائف ہے یا ورک کرتی
یہ ہاؤس وائف ہے
اچھا اور آپ کی وائف ہاؤس وائف ہے یا گوگل کر
ہماری وائف پہلے بینک کے اندر وہ تھی کیا بولتے ہیں جو کیش کاؤنٹر میں وہ وہ وہ بولتے نا کیا بول رہا ہو اس میں تھی ہماری بیگم لیکن جب میری بیٹی ہوئی نا اس کی وجہ سے ان کی جاب
اچھا
پھر انوں نے دوبارہ اپلائی کری نہیں اب وہ اپنی بیٹی کو سمبھالتی ہیں
اچھا اچھا یہ ہے سسٹم آپ کا باقی صحیح ہے اور باقی آپ کی لائف سائیکل چل رہی ہے فادر آپ کے فادر اس ٹائم پہ کرنٹلی ورک کرتے ہیں یا چھوڑ دیا
نہیں وہ جب سن آپ آپھ کپریشن جب سے چھوڑ دیا
تو کئی اچھی بات
بس ہم دو دو دو ہی بھائی ہیں ایک میرا چھوٹا بھائی ہے اور ایک میں ہوں ہم دو بھائییاں بے ہماری ہوئے ہیں
اچھا تو دوسرے بھائی آپ کا کیا کرتے ہیں
دوسرے بھائی ہمارے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اب بھی کام یہ بھی کام ان کو ملا نہیں ہے
اچھا اچھا ویسے کرنٹ لیے پہلے کیا کرتے تھے
ابھی تو انہوں نے پڑھائی چھوڑی ہے ٹویلت کر کے
اچھا
ہوں
اچھی بات ہے تو آپ بچپن سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ کرتے تھے
دس بارہ سال سے ڈرائیوونگ لائن ہ
دس بارہ سال سے اس سے پہلے آپ کہاں کام کرتے تھے میرے کو آپنے کام کے بارے میں بتائیے کہ میں نے اپنی شروعات پڑھائی کے بعد یہاں سے شروع کری میں یہاں سے مطلب دھیرے دھیرے جہاں سے آپ شروعات کری تھی وہ بتائیے میرے کو کچھ
میں نے سب سے پہلے پڑھائی کی شروعات پرڑتے پرڑتے پہلے میں
ج
صبح اسکول جا جاتا تھا اس کے آنے کے بعد اس اسکول سے آنے کے بعد س س سے پہے میں نے نک
ہوں کس کا
نگل پالش برتنوں کو جو چمکاتے نا نگل پالش برتنوں ہاں اس کا کام کرا اس کے بعد پھر میں نے بازاروں کے اندر اپنا پینٹیں شرٹیں ایک
ھم ھم ہوں ہاں اچھا
اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر مجھے ایک بندے نے کہا کہن لیں کہ بھائی اس کام میں اتنی کمائی نہیں ہے آپ ڈرائیونگ کا کام سیکھ ل تو پھر میں نے
ڈرائیونگ لائن کس نے بتائی آپ کو
ہمارے دوستیں ملنے والے انہوں نے بتا بتائی انہوں نے ہمیں سکھوائی بھی ان ان کی بڑی مہربانی بس
وگ بہت کم ملتے سکھانے میں آج کل تو لوگ ایسے ہی ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں اس کی وجہ سے تو آپ آپ ڈرائیو کرتے ہو تو آپ ڈرائی میں اچھی ارگ ہو تو کچھ نہیں ہو پ تھا
ب یہ ہے کہ سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے کسی دن تو زیادہ بھی کما لیتے ہیں اور کسی دن کم بھی کماتے ہیں اور کسی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ
بالکل بالکل مطلب لائک ایسی ہے ٹر میں بھی مطلب اتنے میں خوش نہیں ہواپ کوئی نہیں ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے سب تو گاڑی آ اپناینٹ پہ چلاتے ہوئے آپ خود کیی گاڑی
نہیں رن پہ چلاا ہوں
ینڈک چلا د ہیں ٹھیک ہے ڈن
اچھا اوکے